السلام علیکم ہاں جی بولیے
آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں رینڈم یہ کرتے ہیں کیونکہ میرے ہاتھ میں فون ہے وہ نیچے ہے ہاں ایسے مت رکھو
کائے جنور
اور اپ کہاں ہو ابھی
بس میں سڑک پہ ہی
کیوں ابھی اس وقت کیا سڑک پہ کرنا
خائے ایسے ہی گھومنے شومنے اگئے ہم باہر
اچھا ٹھیک اور باقی ٹھیک ہو آپ
ہاں بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک ہاں میں آپ کا چیک کر رہی تھی یہ اپ کو کم ائے ہیں
کیوں میرے کو کیوں کام ائے ہیں
وہ مجھے نہیں پتا
کیوں
وہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے بھی کئی دنوں سے خود بھی لگ رہا ہے کہ رسیور کو زیادہ ملتا ہے
ریسیور کو زیادہ ملتا ہے
مجھے لگتا ہے یہ ویسے یہ بات سایڈ
اچھا ہو سکتا ہے کیا ہوگا ہوگا رسیور کو زیادہ ہوتا
ہاں اب اپ بنو گے نہ رسیور میرے پاس تو بہت ائی ڈیز ہے بہت مطلب دو تین ہے ان شاء اللہ اچھا ہی ہوگا آپ سناؤ بس ٹھیک آپ سناؤ بالکل نہیں ہے ہاں چائے تو پی کیونکہ میں نے کھانا بھی نہیں کھانا تھا کھایا تھا یہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے یہ کہا اس نے مھے نماز بھی ابھی نہیں پڑھنی تھی اس ابھی کہاں پڑھی میں تو اس کے ساتھ تھی ماما گئی یہ نماز پڑھنے مما گئیتی نماز نہیں اب وہ گئی ہے نا نہال وہ ہے نا اب کہ نہیں پورا میں یہاں نہیں رہتے ہیں وہ ہاں
ٹھیک ٹھیک یہ رات بھر یہ یہی رہے گا
یہ تو ویسے بھی بیٹھتا ہے لیکن شاید وہ ائے ہی گیا آج ہی واپس لیکن یہ تو تو بیٹھتا ہے
چلو باقی
بس ٹھیک آپ سناو
میں کیا سناوں
کچھ بھی آپ جو اچھا لگے
آپ سناؤ
بس ٹھیک اور کیا مجھے نا اس کی دوائی تیار کرنی ہے پہلے وہ میں کر کر نہیں نہیں یہ کونسٹ پیشنٹ کی دوائی ہے جبجور گیلومم توجان خطب کرو کرو جلدی ختم میں میری ماما سب ہے لیکن اس کی ماما اور بایا بعد میں ائیں گے
چلو ٹھیک ہے
ہاں یہ ویسے بھی رہ سکتا ہے اس کے بغیر یہ تو رہتا ہے نا گھر ہاں گھر سے بھی اتا ہے جلدی فنش کرو میری جان اور سناؤ اس نے تو بچوں کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے
کیوں چاہیے اس میں
مطلب یہ چھوٹا ہو کے رہتا ہے ہمارے گھر میں
ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے سب تو رہتے ہیں
سب نہیں رہتے جناب سب نہیں رہتے نہیں سب نہیں رہتے ہاں آپ کی بانجیا بھی رہتی تھی وہ وہ مجھے پا ہے
رہتے ہیں نانی حال میں کوول بھاگتا ہے
یہ اس کی چیزیں ہے اور اس نے گڑی بھی لائی میں نے اس کو بولا اس کو جیسے پتا لگتا ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں یہ بات بات پہ مجھے ک اس کو بولو اس کے پاس چیزیں ہیں اس کو بولو پارسل والا چیزیں لاؤ گی اس کے لی اس کے لیے بول رہے ہاں آپ کے لیے بھی لاؤں گا
چلو ٹھیک ہے پیارا بچہ ہے
ہاں میرا بچہ ہے پیارا بچہ ہے اور سناؤ حمزہ جیسا ہے وہ بھی تو اتنا کیوٹ ہے
جب میں کام سے آتا ہ وہ کتنا رو رہا تھا او ہو پتا نہیں نیند سے گھر والوں نے بولا نیند سے اٹھ کے بہت رو رہا تھا
ہوتا ہے بچوں کو نیند سے اٹھ کے یہ بھی کبھی کبھی روتا ہے
پھر میں نے اس کو چکر میں لگایا تو پھر ہنسنے لگا
ہاں یہ لوگ تو بس نیند سے نیند میں سونی سونے سے پہلے اور سونے کے بعد دونوں
نہیں وہ تو بہت پھیلتا تھا پتا نہیں آج نیند سے اٹھنے کی بعد کیوں رویا
وہ آ گیا اب پاپا بھی پاپا نے لائی اب کی دوائی اور سناؤ کونسٹیپشن ہوتا ہے نا اس کو
اچھا اچھا
اس کو پھر بلیڈنگ ہوتی تھی اج میں دوں گی ہاں ہاں ہاں اس کو پاپا نے بسکٹ لائی آپ نے سنا بولو اس کو بولو اس کو ہاں پاپا نے بسکٹ لائی
پاپا نے بسکٹ لائی زیادہ بسکٹ میت د دیا کرو
یہ بسکٹ کھاتا ہی نہیں ہے بس ایسے ہی
اچے خوشی منتا ہے
ہاں اس کو ہم یہاں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اس کو ہم یہاں ایسے کچھ بھی نہیں دیتے لیکن پتا ہے کھاتا ہی گھر پہ ہے
تین بجے سے میں بول رہا ہوں کرتے ٹاسک کرتے تین بجے سے میں بول رہا ہوں
تین بجے سے مجھے ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا
کیوں اتنا بزی کس میں ہو
گھر والوں کے ساتھ اور کس میں میں بزی تو کوچی مدار وال ان کے ساتھ اب آپ کو پتا نہیں چلتا تھا وہ بات الگ ہے خراب ہو
کسی اور
ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے ایک کے لیے ٹائم نہیں ہے تو دس دس لوگو کو وہ کیا کرو ہ بسکٹ ہاں اس کو پاپا نے بسکٹ لایا وہی کھا رہا ہے
کھانا کھاتا ہے چاول
ہاں ہاں کھاتا ہے الحمد للہ
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بس چاول دیا کرو اس کو
کھا کے کیوں بولوں نہیں کھاتا ہے گنا ہے وہ ہاں ایا پاپا نبھ رہا ہے ہیا کو بوری میں
کیا کھایا پاپا نے برا ہیا کو بھوری میں
ہاں ہاں وہی میرے سامنے نے کیا اچھا آپ کو ماما نے شیپ لا یا ہاں ماما نے شیپ بھی لیا شیپ شیپ
اچھا شیپ
آج میں نے اس کو چوزے بھی دلائے تھے وہ نا اصلی والی چوز ہے
اچھا
ہوں یہ ڈرا نہیں مگر مجھے لگا تھا وہ مر جائیں گے پھر میں نے واپس ہی بھیج دیا ان کو اقرا نے لائے تھے
اچ اب نے بولا تھا کوئی ویڈیو کال کر رہی تھی کیا بول رہی تھی
ہاں وہ وہی چوزے دکھا رہی تھی مجھے اسے بلی کے کھیلنے کے لیے چوزے لائے ہیں
ہوں
ہ ہوں بلی کو کھلانے کے لیے چوزے لیے مطلب کھیلنے کے لیے وہ میں اسے کہتی ہوں جانوروں کی ماں وہ کہتی ہے مجھے پیسے ہونے چاہیے
ہاں پھر
ف اس فارم پہ صرف جانور رکھوں گی بڑے چھوٹے سب اس کو بہت اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ شوق ہے
ہیچ کیا بلی
اس کے پاس تین تھی دو تو مر گئی اب ایک ہے ہوں اور وہ اتنا کیوں کبوتر پہلے تھے اب نہیں ہے
اب نہیں ہے
اور اب چو زے لاے اور اب جوزے لاے وہ نہ کالرڈ چوزے ہے نا
ہاں
میں بھی سوچوں آپ کے پاس تو بات ہی نہیں تھی بات کرنے کے لیے آپ کیسے ملا
اب میں باہر ہونا سڑک سے باہر ہونا ہے
ہ ہ ہ ہ کو نہیں پانی وہاں ہے بیٹا نہیں
اگر گھر
ابھی د یلائے گی ہاں ن خ پلیٹ پلیٹ اچھا پلیٹ بس یہی گیس سمامی کو بلا رہا ہے جیسے وہ اس کی نو کر ہے چھونی چھونی پلیٹ دو پلیٹ دو ذرا سا مگ متی سر مجھے دو تھوڑا یہ لو میں پلیٹ بی دو ایسے مت کھاؤ آپ کو کھانا بھی کا یہ بسکٹ کھانے لگا اس نے ماشاء اللہ سے بہت ہاں اسنے کھائی میری نظر کیا ہٹی درگھٹنا گھٹی
اور کھانے دو
نہیں ابھی ٹائم ہے نا کھانے کا
بسکٹ میں کیا ہے بس زیادہ مت کھانے دینا
کسی ہاں وہ ہے رکھو اسی پہ اب م نے ج میرا
کیا
بسکٹ میں نے جیب میں رکھی
چھپا کے رکھی
زہاں ہاں جیب میں
چھلہ
یہ خوشک ہو جائے گا ان خوشک بسکٹوں سے
دودھ ملا دی اس میں
اس کو ابھی کھانے کا ٹائم ہے دودھ کہاں سے دے اس کو تو ٹائم ٹائم ہے نا ٹائم ٹیبل ہے نا کھانے کا ابھی کچھ دیر بعد
بچے چلے کبھی بھی
بچے کے لیے ضروری ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تبھی تو صحت ٹھیک رہتی ہے
نہیں کیا بچے کی بچہ کتنا کھا پاتا ہے
ابھی یہ دودھ مت پیے گا مجھے پتا یہ دودھ ویسے صرف پیتا ہے فیڈر سے گلاس میں ابھی کپ میں اس نے نہیں پیا ہے جبک بولتے سب ہے اس کو کپ میں دے دو یا گلاس میں دے دو یہ نہیں فیڈر میں پیتا ہے شام کے ٹائم
ارے ہممظج تو کلاس م کپ میں پیتا ہے جیسے دو ویسے دو وہ کر کے بھی جس میں کھانا کھاتا ہے اس سے بھی پی جا آتا ہے
یہ نہیں پیتا ہے ویسے
وہ وہ نا مرچی بھی بہت کھاتا ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے میں نہیں اتنا کھا پاتا ہوں
ویسے بھی مت کیا کروں کیونکہ اس کی تم مت کہنا ابھی وہ ابھی بہت چھوٹا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہے
نہیں وہ بہت کتا ہے مطلب جو بھی سبزی پک جاتی ہے گھر میں بڑوں کے لیے وہ کھاتا ہے جب کھانا لگاتے تو جب کھانا لگایا تو وہ پہلی سبزی کھا لیا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو اچھی ہے اس کی امیونٹی بوسٹ ہو جائے گی اس سے
ڈاکٹر نے بھی بولا نا ڈاکٹر نے بھی بولا اس کو چھوڑو جو کھائے کھائے گا سو کھائے گا اس کو کھانے دو یہ بہت تیز بچا ہے
ڈاکٹرس کہتے ہیں اس کو ان بچوں کو چاول دینا چاہیے خاص کر کشمیر کے بچوں کو
ہ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے ہاں بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ